ہلو جی
السلام علیکم
وعلیکم جی وعلیکم السلام کیا حال ہے جی
بہت بڑھیا ہیں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے گھر میں امی ابو خالہ اور آپ کیسے ہیں
سب کہہ دیتے ہیں جی سب کہہ جتا ہیں آپ سنیں
بہت اچھی بات ہے یہ تو ہمارے یہاں ا بھی سب کہہ دیتے ہیں اور ہم آپسی ہاں جی جی سلیمان بہت اچھا ہے پڑھائی بھی کرتا ہے آج تو آپ کو یاد بھی کر رہا تھا ہے آج
اچھا جی ملوائیے کسی دن ملوائیے
ہم ملوائیں گے آپ کو بہت ضرور بہت جلد ملوائیں گے ہم آپ سے یہ کہنا چاہ رہے تھے
اب تو بڑا ہو گیا ہو وہ پہلے سے نہیں
ہاں جی بہت بڑا ہو گیا ہے بہت بہت بڑا ہو گیا ہے بہت بڑا ہو گیا ہے
پہل سوکھا سب موٹا ہو گیا
نہیں نہیں موٹا بھی ہو گیا ہے تو میں آج سے یہ کہنا چاہ رہا تھا سنی جی سنیی سنیے جی سنیے جی
ارے نہیں ایک منٹ چل مان نے بولا تھا نا ہمیں کہ ابو سے بولنا تھوڑی مساج وغیرہ کریں گے کیونکہ ابو مساج وغیرہ نہیں کرتے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے نا ڈاکٹر نہیں بتایا تھا آ مساج وغیرہ کریے س مان کے اپنے اس کی لڑکے کی تو وہ ہیلدی ہو جائے گا
خن جنجم کریں گے ہم آپ سے کچھ اور کہنا چاہتے
تو سنیے تو میرے پاس ایک اسپیشل تیل ہے منسلمان کے لیے
ہاں جی سنیے سنیے سنیے ہم آپ سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے مط مطابق آج کا ہمارے ٹاپک ہے فاسٹ فوڈ ابچ ہمیں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے گھر کا کھانا چاہیے یا فاٹ فوڈ کھانا چاہے
ہاں جی ہاں جی بالکل اب دیکھو اس سے زیادہ اب آپ کو پت ہوئے گا کہ مارکیٹ بارے میں تو
ہاں جی ہاں جی تو میں کہہ رہا تھا آپ کی طرف نیٹ ورک ایشو ہے کیا
نہیں نہیں بتائیے
کول آپ کی تھوڑی تھوڑی آواز اٹک دیتی ہے باقی کوئی دقت نہیں ہے ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں یہ فاسٹ فوڈ نا میرے مطابق بہت فاسٹ فوڈ میں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں میں جیسے کہ گھر میں گھر کا کھانا کھاتا ہوں اتنی انرجی ملتی ہے پورے دن شریر میں طاقت رہتی ہے پورے شریر میں الالک اندر ایک اندر ہی خون کھولتا ہوا ملتا ہے طاقت سے بھرا اور وہی فاسٹ فوڈ کھاتے ہی بیمار ہو جاتا ہوں شریر بہت لونلی فیل کرتا ہے مطلب ہلکا ہلکا بہت تو مجھے اس مطابق تو بہت بڑیا لگتا ہے کہ کہتے ہیں گھر کا ہیلدی باقی ایک اور بتا ہوں ان کی کمی ہے فاسٹ فوڈ والوں کی
ہاں جی
آپ کا ایک کبھی ٹھیلو وغیرہ پہ گئے ہو گے کھانے یا پھرپ کبھی کیفے وغیرہ پہ گو گے کیفے تو چھوڑو بٹ ٹھیلے وغیرہ کی بات کریں تو سفید کپڑا رکھتے ہیں یہ
بالکل جی بالکل سبنے رگتے ہیں
ہاتھ وغیرہ پہنچنے کے لیے اور اسے سالوں تک چلا کے اسے کالے سے ہی بتر کالا کر دیتے ہیں
جی جی بالکل
ہاتھ تو دھوتے نہیں ہیں ہاتھ تو دھوتے نہیں گندے ہوتے ہیں اس سے پہچنےتے ہمارے گھر میں ہماری امی خود ہماری امی اگر کوئی پکوان سبزی بناتی ہے نا
اچھا
ابھی پیچھے ہماری امی نے ترئی گوشت بنایا تھا
رہی گوش
ہاں جی ہاں جی تو ہماری امی نے پہلے ترئی دھوئی ترئی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ دھوئے پھر گوشت صاف کرا پھر امی نے ہاتھ دھوئے پھر مس کالا لگایا پھر امیی نے ہاتھ دھوئے
ہاں جی
کام ہائی میں ڈال کے تڑکا وغیرہ لگاتے وقت لگانے کے بعد ڈھکا نے کے بعد پھر امی نے ہاتھ دھوئے پھر ہمیں پروسنے کے بعد پھر امی نے ہاتھ دھوئے تو میں یہ کہتا ہوں ہماری ایں اتنی صفائی سے بناتی ہیں کھانا اور بر ہم جو کھاتا ہیں وہ ایک ہی گندے کپڑے سے صاف کرتے ہیں اسی کپڑے سے کتے ہیں وہ جو تلنے والا کیا ہوتا ہے جو کڑھائی میں جس سے ہم تلتے ہیں چیز
پھر
کڑشی وغیرہ بولتے ہیں کیا بولتے جو بھی بولتے ہیں امی ہمارے باہر کے وہ لوگ اسی گندے کپڑے سے اس کو پکڑ کے ڈالتے ہیں تو مجھے اس جگہ بہت عجیب لگتا ہے اوکڈ فیل ہوتا ہے کہ اتنے گندی آئے تو میرا من نہیں کرتا کھانے کا میں تو آپ سے بھی یہی کہنا چاہوں گا آپ وہی کریں زیادہ سے زیادہ دیکھو آپ بتائیں آپ ہنس کتنا کھاتے ہیں
جی میں اگر اپنی بات بتاؤں تو میں فاسٹ فڈ کا کھانا بند کر دیا ہے کیونکہ میں بھی پہلے بہت کھاتا تھا
میں نے اپنی لائف میں نا اپنی ماں بتاؤں میں نے اپنی لائف میں فاسٹ فوڈ کا ایک دانہ تک نہیں کایا بہت اوائڈ کرتا ہوں فاسٹ فوڈ بہت
نہیں نہیں میں بھی مطلب پہلے بہت کھاتا تھا بہت دوانہ تھا موموز وغیرہھ کائے بنا تو نیند ہی نہیں آتی تھی چاومین وغیرہ
وہ آپ کی کمی ہے نا آپ کو نہیں نہیں آتی تھی وہ آپ کی کمی یہ نہیں تھا آپ کو کیوں نہیں آتی تھی پر میرے مطابق نہیں کھانا چاہیے فاسٹ فوڈ فاسٹ فوڈ میں نا اتنی گندگی ہوتی ہے نا جو ہمارے شریر کی کے لیے بہت بہت گندی ہوتی ہے
جی جی جی جی بالکل بہت صحیح کروایا آپ نے بہت صحیح کیونکہ میں بھی پہلے بہت سادہ تھا اب بتائے اس میں مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جو ہے نا نقصان پہنچاتا ہے صحت کو ہمیں ہے نا اور بہت ساری چیزوں کے تو میں نے کھانا بند کر دیا مجھے کم سے کم ایک ایک مہینہ ہو گیا میں ابھی تک کھا نہیں رہا سوچ کو کایا بھی نہیں اور اس
آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا
ہاں جی
ہمارے جاننے والے دوست ہیں ہمارے مر بہت خاص ہیں ہمارے جاننے والے-
ہاں جی، ہاں جی-
تو ہم نے نے پوچھا کہ فاسٹ فوڈ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے-
ہانجی-
انہوں نے اپنی ایک اسٹوری بتائی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صرف- ایک پلیٹ چھ موموز کھائے تھے
ہانجی-
اور گھر جانے کے بعد انہیں- دس سے بارہ گلوکوز کی بوتلیں چاہییں گی-
اچھا جی-
اور ان کا شریر جب میں انہیں دیکھتا تھا نا تو ان کے شریر میں مجھے باڈی- اور جو نےتے ہیں- شھا شردھاجلی مطلب جیسے کہ دیکھنے گیا تھا نا- مرنے ہی کاال کے کبوتے-
ہانجی-
ج انہیں دیکھنے گیا تھا-
لاسٹ رائڈ لاسٹ رائڈ ہاں جی-
ان کا شریر اس قدر پتلا ہو رہا تھا کچھ کیملی- تو انہوں نے کہا صرف یہ فاسٹ فوڈ کھانے کی ہے آج کے بعد کبھی نہیں کھاؤں گا- ہمارے گھر کے سامنے ایک بناتی ہے، نا تو ان نے مجھے- کا نام دیا کہے اس کے ہاتھ دکھھائے تھے میں نے- اج میرا یہ میں نے کہا اچھا جی پھر کافی بار ٹائم ان کا ٹھیک- تو گیا اب بھی ہمارے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں ڈیلی- ملتے ہیں آپ کو ڈیلی ہمیں تو- اب بھی وہ موموز تو وہ بالکلو اوائڈ کرتے ہیں وہ بالکل نہیں کھاتے-
اچھا-
ان اگر اگر انہیں آپ نہ ملے نا آپ نے کہ موموز کھانے چلتے ہیں بھائی ایک پلیٹ- تو وہ آپ کو ایسے- ایسے اشبد بولیں گے نا- بس نہ ہی پوچھے-
نہیں نہیں ہمیں بھی بتایا تھا کسی نے اگر فٹ رہا تو موموز وغیرہ چھول نہیںےائئ گے- تو ہم نے چھوڑ دیے اور وہ چیز کا افیکٹ باڈی پہ پڑ بھی رہا ہے- ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں پڑا اور جی-
کہ بیٹا تجھے دو چیزیں بتاتی ہوں اگر تو ان میں سے ایک چیز کرے گا- تیرا فائدہ ہے ہماری امی نے کہا- کہ تجھے اپنے شریر میں کیا دیکھنا ہے میں نے کہا مجھے فرق دیکھنا ہے شریر میں-
ہانجی-
اچھا ب انی موموز سے فرق آ جائے گا-
ہاں ہ جی
آپ بتائیںے کیا جواب د-
نہیں موموز سے فرق کیسے آ جائے گا وہ-
بس تو میں نے یہی جواب دیا توہوں نے مجھ سے صرف ایک بات- بق بڑا ڈیلی جس ٹائم تو موموز کھانے کاا من کرتا ہے نا اس ٹائم ایک کپ ملک پیا کر مین دودھ-
ہانجی
میں تجے خود گھر پہ- کیا کہتے ہیں کپ میں کر کے دوں گی یا پھر کھے باہر سے تھیاللی وغیرہ خرید کے لا کے دے دوں گی کھلا ل کے د تمی یہ وغیرہ وغیرہ ہماری امی نے کہا کہ بیٹا تو طاقت بور بننا چاہتا ہے نا اپنی زندگی میں کچھ کرنا جا تو ہم خوش ہم خوش
جی
ہم نے وہ رول فالو کرا اور آج ہماری اچھی خاصی شریر بھی تے ہو باڈی میں تو بہت کمی ہی سے فرق آتا ہے باڈی میں تو میں نے سنا ہے کہ بہت کچھ لینا پڑتا ہے فرق کے لیے پر امی کوئی میں نے اتنا بنی چاہا کہ یار امی کو کیا دقت دوں میں روز گرم کرنا اور رہے وغیرہ وغیرہ ہمارے یہاں سامنے دکان ہے ایک شاپ ہے میں اس سے ڈیلی ایک تھالی لے آتا ہوں کچی پ آا ہوں اور آج میرے شریر میں اتنا اسٹیمناا ہے جب کیا میں فلیں فلپنگ کرتا ہوں نا فلپنگ آئی مین جمپیں وغیرہ مارتا ہوں
ہاں جی
تو جہاں میں جمپوں کی پریکٹس کرنے آتا ہوں نا گیلی رات کو وہاں لڑکے کہتے ہیں کیا آپ میں اتنی پھرتی کیسے
جی جی
میں نے انہیں اپنا راج بتایا وہ سمجھے کہ میں مجاق کر رہا ہوں
ہاں جی ہاں جی
بٹا اصلی طاقت پہ یہ دودھ کی ہے نا
جی جی بالکل
اب میں نے خود کوشش کر میں میں نے اس سے پہلے بھی ایک یہ چیز ٹرائی کیا تھا جب یہ بات میں نے اپنی امی کی سنی ت ن تو پہلے میں نے یہی ٹرائی کیا تھا موموز وغیرہ کھا میں نے کہا چلو یہ ا دیکھتا ہوں کیا پتا میرا مجھے اپنا پیٹ بڑھانا ہے مجھے اپنے اندر کہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں ماس ایک جیسے یہ کیا کہتے ہیں بلکنگ کہتے ہیں ج جم میں لوگ کہتے ہیں ن بلکنگ
ہاں جی
میں چاہ رہ تھا کہ میرے سریر ماسک کیسے نہ کیسے بڑھے
ہاں جی
میں نے وہ کھاائے کچھ ہفتے تک میرا تو پیٹ ہی خراب ہو گیا تھا یہ وہ ڈیلی مجھے حجم بھی نہیں ہوتے تھے تو میرے حساب سے تو بالکل بالکل بھی بندہ ایک بھی کھائے نا تو صرف ٹیسٹ کے لیے کھائے ننا بیٹر نہیں
نہیں جی نہیں اب میں بھی اس چیز پہ دھیانے رہا ہوں جو آپ نے بول نا بلکن وغیرہ صحت وغیرہ تو میں نے بھی اپنا ایک تمہیں مطلب بھیا ہیں ان کی بھی اچھی خاصی باڈی ہے وہ فٹنیس میں اس میں ہے
دیکو میں آپ کو ایک بار بتاؤں نورمنی آپ پہلے ایک سنیے
ہاں جی
یہ سرف آپ کے لیے بات ہے
جی جی
بھیا وغیرہ کو دیکھنا چھوڑی ہے
جی
بھیا اپنی وہ دین رہے ہیں بھیا کا پرموشن آپ نہ کریں آپ آپ سنیے سنیے سنیے سنیے آپ اپنے پہ کام کریں آپ کو کوئی ابھی نہیں دیکھے گا مان لیجے بٹ ج آپ آپ اپنے پہ کام کر کے ہٹیں گے نا
ہاں ہاں
تو دنیا دیکھے گی کہ آپ نے کیا باڈی بنائی آپ ان کا پروموشن کیا کریں گے دیکو مانتا ہوں بہت اچھی ہوگی میں کہتا ہوں ان کی بہت اچھی ہوی
نہیں نہیں اگر خود کو کچھ نہیں آتا نا ہمیں تو ہم انڈ سنڈ ہاتھ نہیں چلا سکتے نا اب وہ مجھے مان لیجے بلکہ ان کا بھی بھی نہیں پتا اور میں انڈ سنڈ کھانا چاہوں کچھ اٹ ہی تھا م توب میں یہی تو بات پوچھ رہا تھا
چلو ٹھیک ہے ہم سے آپ سے کرتے ہیں بات اللہ حافظ
اللہ حافظ جی اللہ حافظ